السلام علیکم وعلیکم السلام
سلام ہاں جی ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں شک شر اللہ کا بھب بھی ٹھیک اور ٹھیک ہو
ہاں شکر گھر پر سب ٹھیک ہے
ہاں صب شکر اللہ کہ آپ کے گھر پر سب ٹھیک ہے
ہاں جی شکر میں میں کہ آئی اور آپ سس رال گئے میں کل آئی آپ کل گئے واپس چل ہاں ہاں اسی کے لیے آئی اس نے بولا میری صحت ٹھیک
جی اچھا اچھا کیا اچھا کہ اس کو بھی تھوڑی سی راحت ملے گی
ہاں ہاں یہ خوش ہو گئی ہاں ا میں ہستا ہ ہاں ہاں فارق ہے شکر اب یہ مجھے دیکھ کے ٹھیک ہو گئی پتہ ہے اس کو اکیلے نا وہ ٹینشن سا ہوتا ہے اکیلے رہنے سے ہ ورنہ اب ٹھیک ہے اب کام وام کر رہی تھی میں ہ انشاء اللہ اامین اور آپ کی ممی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا صح بس
اور آپ کی ساس سموٹ
وہ بھی ٹھیک ہے ہاں سارے سارے ٹھیک ہے ہاں وہ بھی اچھے سے انہوں نے اب کھانا کھایا ہاں ہاں ادھر فرصت ہی نہیں ملتی ہے جااب پہ آپ ہاں آپ ٹائم آ گیا تو آپ کھانا شانا کھایا تو
چلو اللہ صاحب کوور یہ اپنے کا میں ہی بزی مگر کھانا تو ائم پہ کھانا چاہییں ہلو
ہلو اور آپ نے کھایا کھانا ٹھیک سے
ہاں ہاں ہم نے کپ کا کھایا
اور سناؤ وہ ا حفسہ جان ٹھیک ہے کھیل رہے ہیں آنگن میں ہے ادھر کھیل رہے پانی کے ساتھ بیلونس میں پانی بھر رہے ہیں
ہاں وہی وہی ہمارا بھی یہاں پہ وہی حال ہے انہوں نے پتا نہیں وہ کچھ بوتلیں لائی ہے اس
ہاں ہاں وہ بھی ان کو لائے تھے نا ماموں نے اب وہ ان کو بلی ہو گئی بولا یہ لیک ہو گئی تو اپ بیلون لائی تو اب انیں میں پانی بر کیا کہتے ہیں بچوں کو تو گرمی کے موسم میں یہی کام ہوتا ہے
ہاں ہاں ان کو اچھا لگتا ہے ادھر پانی کے ساتھ رہنا وہ بچارہ سب ٹھیک ہے وہ
ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے فون کر رہے تھے وہ اکیلے ہیں گھر میں ممی نے دیکھا نا میں نکلی گھر سے وہ بھی نکلی ہے ت اب تک وہ نہیں نکلتی ہے جب م نے ت ہوں تو وہ اس کو بھی جوش آتی تا ہے بولاو وہ بھی گئی اپنی کازن کہ یہاں گئی ہے اس کا بیٹا آیا تھا حج سے
اچھا اچھا
گئی جیسم آیا ہے تو اسی کے لیے گئی
جی
مبارکباد کرنے تو اب اس نے کھانا ادھر ہی کھایا ہو ہوگا تو اب بشر سب اکیلے گھر پر تھے میں نے بولا اپ کیوں نہیں ادھر ہی آئے ادھر ہی کھاتے وہاں کے لیے وہ بولا کوئی بات نہیں یہاں پکا کے تھا تو
ہاں ہب سا مات کاؤ چینی
ہ سگوپی چینی پسند ہے
ما کیا یہ پتہ نہیں پانی میں ڈالتے ہیں
اچھا پانیی میں ڈال تبر کات
کیا کر بچوں
اور آپ کی جٹھانی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہاں شکر اللہ کااساب ا صر اس نے پت کیا کیا سویری سوییر
کیا کیا
بی پی کی دوائ کھانی تھی اس نے اس کے بارے میں وہ نا ونس کی دوائی کھائی
کون سی دوائیں کھائی
کرگد اش خشاں کو کھانی ہوتی ہے اس نے اس کے بلے وہی دھائے ہاں اب صبح سے چکرا رہی ہے
ہائے ہائے ہائے وہ اس کو شام کے ٹائم کھانا ہوتا اس کو وینس میں کچھ پرابلم ہے
نیکس پروابلم بھی اب ڈاکٹر نے اس کو رکھی تھی وہ اب اس کا سیم ہو نا تھا یہ پیک
اچھا اچھا ہو گیا غلطی سے
جا تھوڑی دیر آپ ہ ہ ہاں کھ کیوں سویریے ہی
نہیں میں کاتوں پانچ بجے
آشا آ کو شام کے ٹائم کھانی ہوتی ہے برابر سے لیا کرنا
ہاں لیتی ہوں کبھی بھول جاتی ہوں تو پھر سونے کے ٹائم کھاتی ہوں کیونکہ مجھے سر میں پھر درد ہوتا ہے وہ چکر جیسا ل ہے تو پھر کھاتی ہوں کیا کریں گے دوائی کے بغیر تو جینا ناممکن
نہیں آ کوئی بھی نہیں صبح پہلے اٹھ کے یہ چیز دوائی ے دیکھنا ہوتا ہے
ایسا لگتا سچ میں ہم بوڑھے ہو گئے اب ہاں ہاں میں نے دیکھا جو ہاں ہاں دیکھا ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہاں جؤ جو ڈور رکھنا بند دروازہ رکھو بند وہ کل فون کر رہی تھی تب سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو فون کروں گی کال اس نے پھر جی جوو کو ادھر بھیجا تو وہ آئی تھی نا پرسوں ہمارے وہاں سے شکرا وہ ہمارے گھر میں وہ ہے پیچ کٹری ہوتا ہے نا
ہوں
ان ان کو بھی دیے پھر ہم نے اب ان کو اچھے لگے تھے تو اس نے پھر بولا میں جیجو کو اور بھیجوں گی تو اس کے ہاتھ اور بیجنا اب کل لائی تھی میں نے تو آپ جی جو آیا تھا پھر لینے کے لیے میں نے پھر بولا اس کو کو دیدی کو بھیجو تو ت دی د کولا نہیں آپ جب سمر بریک ہو جائے گی تو پھر آئیں گے ہ تب آئے گی ابھی نہیں آئے گی ج
اچھی بات
اور وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے میں بھی صبح سے کپڑے دو رہی تھی ادھر ادھر باغ دوڑ
میں بھی د رہی تھی ان کے کپڑے ہی تھے تھوڑے سے تھے زیادہ نہیں تھے اور کٹن وغیرہ میں نے چینج کیے کچن کے تو وہ بھی دوڑ لیے تو اب تھوڑا ریسٹ سمچا کروں گی
ہمیں بھی یہاں دن کا پتا ہی نہیں چلتا ہے کہاں سے دن نکلتا ہے
ہاں وہاں پہ اب کچ زیادہ کام ہوتا مجھے بھی ہوتا ہے میں اکیلی ہوں اسی لیے ائم لگ تا ہے مگر پھر دوپہر کے بعد لیکن شام کو ہم جلدی سوتے ہیں
ہاں ہاں وہ اچھی بات ہے نا شام کو سویر جلدی سناو ہم لیٹ سے سوتے ہیں کل بھی لگ بگ ساڑھے بھہ بج ب تب جا کے ہم سوری
وہ شاپ سے کتنے بجے آتے ہیں
بارہ بجے تک
بارہ بجے آتے ہیں
ہ ہمیں ہے نا پاس میں ہی ہ ان کو ساڑھے بارہ بھی کبھی کبھی ایک بھی بچ جاتا ہے
وہی نا ہم
ہم تب لیکن سوئے ہوتے ہیں کو بولتے ہیں آپ کھاؤ کھانا پھر نکلو اور
اچھا مطلب دو پھر کو
نہیں شام کو
پھر شام کو آپ نہیں آپ لوگ نہیں اٹھتے ہو ان کو کھانا دینے کے لیے
ایی بار نہ کیا ان کو کھانا وانا دیتے ہم سو ہم تپ بہت سوتے ہیں جبھی کھانا وانا کھائیں گے اس کے بعد ہم سب ہ ہ ہاں
اچھا پھر
یا تو نہیں یا تو پہلے بیا کھاتا ہے پب کبھی وہ پہلے کھاتا ہے ہاں ہاں ہاں
اچھا کرتے ہیں ٹرن ٹرن لیتے ہیں یا تو ایک کھاتا ہے اھا دو بھائیوں سے تو بہت فرق ہوتا ہے نہیں انہوں نے کی نا سا پریشان ان کو پرابلم ہو گئی
سے ایسے بزنس میں تو دو بائی ایک ساتھ کام کرنی چاہیے پھر بہت ہیلپ ہوتی ت ہے
ہاں بہت ہیلپ ہوتی ہے اس میں
چلو اور باقی آپ وہونانند ٹھیک ہے آج ہم نے پک کایا ممی نے میں نے بولا میں میٹ ویٹ نہیں کھاتی تانگ آ گئی نا آپ عید سے کھا رہے ہیں نا اور چکن کو بھی مجھے چکن کی اتنی نفرت ہو گئی مت پوھو
مت پوچھو ممی نے فیش لائی تھی
اچھا
وہی پک رہے ہیں یہ کیا بول رہی ہیں ہپسرانی
یہ پورے یہ کون ہے یہ کون ہے اس رکواسی ہے اب ہنس رہی ہے اس پہ آتی ہے نا وہ
ہاں
کھوں اندر کھیلو اننہوں نے پریشان کر کے رکھا سے
یہ کہاں مانتے ہیں کل بھی چھٹی ہے نا اب اب کل بھی چھٹی ہے
دماغ کو رکھنا ہے زور دے کے کل پریشان کریں گی دن بھر
ہ ان کے بابا نے بولا ان کو بیٹھو ایک میرے پاس ہی میں اکیلا ہوتا مجھے نیند نہیں یاد ہے رات کو میں ہارون لے جاؤں گا نشاد باغ لے جاؤں گا گھمانے لے جاؤں وہ لے جاتا ہے ان کو سنڈے کو مگر انہوں نے مانا ہی م کنوانی حلقہ نا جیسے وہ بولتا ہے نا یاد آئی تھی بولا نہیں ہمیں نہ نہیں آ لی ج جانا ہے اب جزا آتی بھی تو میں نے سوچا اگر ابو سفیان جاتا بابا کے ساتھ تھی میں بھی تھوڑی فری رہتی مگر اس نے مانا ہی نہیں
کوئی بات نہیں آ ب ہاں بچوں کا ماننا پڑتا ہے کوئی بات
اچھا اور باقی سب ٹھیک ہے چلو بیٹھو خدا کے حوالے ہاں میں بعد میں اور کال کروں گی بیٹھو خدا کے حالے بیٹھ اللہ حافظ ہی